سلام علیکم
وعلیکم السلام کیا بول رہا ہے
کچھ نہیں بس تھوڑا بازار رک آئے ہیں آپ فرمائیں آپ کیا کر رہی ہیں
ہم بھی اپنی دل کے ٹکڑے کو تو لا رہے تھے
اچھا اچھا کنیج کو سلا رہی ہیں کیا آپ
ہاںم کر ل ب
اچھا اچھا اور آپ کے والد صاحب کہتے ہیں اپ
ولد
سریتے
خری اپ
اور آپ کی امی کیا کر رہی ہیں
ہماری امی میں نے بتایا تھا کہ ن کہا میں رہی یہ
اچھا اچھا اچھا ہاں جی ہاں جی آپ بتائیں گی بالکل صحی فرما رہی ہیں
تو آج ہم نے کام ہے کل بھی بھی گئے تھے آج ہماری امی نہیں ہم ہم سوچنا ہے ت یہ س نکا کے بارے میں ہی تو کر لیں
اچھا ہاں بالکل کیجیے گفتگو اس پر یہ بہت سنگین ا م پلا ہے آج کل کا
بالکل بالکل تو دہیز کا جو مسئلہ ہے ہاں یہج کا لو ن وہ ہمارے مشارے کی ایک بڑی سماجی برائی بن چکا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا اور کیونکہ جب میں اپنے ابی جان کے ساتھ میں امی جان کے ساتھ نکا میں گئی تھی تو ہم نے وہاں دیکھا کہ د یہ بہت بری چیز ہے تو ساماجک برا ہی بن چکا ہے دہج جپ کی نکح ایک پاک اور مقصد رہ رشہ ہے یہ تو آپ جانتی ہوی
ب بالکل درست کہا ہے آپ نے نکات تو سادگی اور برکت کا جو ریعہ ہونا چاہیے مگر اسے لوگ مشکل مشکل بھرا بنا دیتے ہیں اب جیسے دیکھو فالتو کا شو آف کرتے ہیں لوگ انری چیزیں کر ہیں تو یہ مشکل پیدا کرتے ہیں
بالکل محترمہ آپ صحیح صحیح فرما رہی ہیں اور ات میں اصل میں تو اہمیت رجامندی محبت اور احترام کی ہوتی ہے نہ کہ دہیش یا دکھاوے گی اگر اپنی منظوری ہے اور محبت دو لوگوں میں آپس میں تو نکاح اصل میں مانا جاتا دہیز تو دہز لین دین یہ سب جو بھی ہو رہا ہے یہ سب تو ایک تھاوا ہی تو ہے
ہے مگر افسوس ہے کہ کئی جگہوں پر دہیج کو ضروری سمجھایا جاتا ہے جہاں لڑکی والوں پر بے وجہ دباب ڈالا جاتا ہے آپ پائی دن سماچار میں پڑتی ہوں گی دہج کے چکر میں کتنے کیس سننے کو مل جاتے ہیں ہم ہی
بالکل بالکل آپ بالکل صحی فرا رہی ہیں مو سما یہ بہت غلط بات رہنی ہے دہز کی وجہ سے کئی گھر کیا ہے قرض میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ لو تو اپنی بیٹیوں کو بوجھ بھی سجھنے لگا جاتے ہیں اسی لیے تو آج کل جو بیٹیاں ہیں ان کو جب پیدا ہوتی ہے تو لوگ مناتے ہیں کیونکہ وہ آج کل کیا ہے لوگ دہج بہت مانگنے لگے موتر میں
ارے یہی سوچ تو سماج کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں نہ کہ بول اب لوگ اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو پھر اس طرح کی اچھی تعلیم دے اپنی بچیوں کو جس سے وہ اپنے خود کے لیے کھڑی ہو سکے خود کے لیے بول سکے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب ماں باپ کو دیکھو کیا کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اننے پڑھاے سب اچھی تعلیم دینے کے کوشش کرتے ہیں مہنگی سے مہنگی پھر اس کے بعد میں شادیوں میں دہیج بھی دینا پڑتا ہے تو اسی لیے لوگ اپنی اپنی بیٹی کو ہے نا کیا سمجتے ہیں بالکل اسلام میں بھی دہیج کو کوئی توجن نہیں ہے بلکہ مر کا حکم ہے جو کہ لڑکی کا حق ہوتا ہے
بالکل بالکل جی ہاں مر ایک رام اور مہ دار کی نشانی ہے مہ داری کی نشانی ہے جبک دہیج ایک جبردستی کا بوج ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماتا پتا اپنے بچوں کو جو کچھ دینا چاہتے ہو تو ہے ان کا خود کا ہے کہ کیا دینا ہے ان کو اپنی بیٹی کو پر لوگ اس کو تھوڑا دباب ڈالنے لگے نہیں آپ کو یہ دینا ہے یہ دینا ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے صح نہیں لگتا
بالکل صحیح فرم بالکل صحی فرما رہی ہیںپ تو اللہ ہی مچائے ایسے لوگوں سے تو ہم کو صحیح کہا تم نے بالکل اگر لوگ نکح کو ساتھ اور آسان بنا دے تو تو بہت سی ساماج میں پریشائیں خود ب خود ختم ہو جائیں گی اگر یہ سب ختم ہاں ایس پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا
بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کو فرق کو سمجھنا چاہیے مہر اور دہیج میں زمین آنسمان کا فرق ہوتا ہے سمجھ نہیںی ہیں آپ
بالکل بالکل بالکل مت اور سبفیا جو اہم بات جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ تو ہمیں اپنی نئی نسلوں کو کو صحیح تعلیم دینی ہوگی اگر ہم اپنی نئی نسل کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہ غلط رواجوں کو آگے نہیں بڑھائیں گی جس سے کیا ہوگا آن گے یہ دہیج وغیرہ یہ سب چیزیں کم کم ہو سکتی ہیں
جی جی جی تعلیم اور رور تو وہی راستہ ہے جس سے ہم برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں تعلیمی ہی تو ہے ایک جڑ جس سے ہم اپنے بچوں کو اس راستے سے اس راستے بجاوے سے روک سکتے اگر تعلیم ہی اچھی دے دی جائے تو بچ یہ کہاں سے کہاں
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ محترما اور ہمیں خود بھی مثال قائم کرنی ہوگی اگر بنا دہج کے نکاح کریں تب سماج پر اچھا اثر ہوگا اور ہمیں خود کو بھی یہ مثال قائم کرنی ہوگی اگر ہمیں یہ سب نہیں کریں گے اور دوسروں کو نصیحت دیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے کرنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے گرما
بالکل صحیح صحیح فرم رہ ہیں اور آپ نے چائے فرمائی آج
بالکل چاہے ہم نے فرما لی بالکل نوش ابھی ابھی ہم فرما کر اپنی جو ہمارے دل کا ٹکڑا ہے اس کو ہم نے سلا دیا ہے وہ رہئی
آج ہم اپنی بھابھی جان کے ساتھ بازار گئے تھے تو وہاں پہ ہم کو گول گپے والا گیا ہم گول گپے کھا کے آئے بہت ہی سوادشٹ پچتے
ارےرے سوادشٹتے کیا بات ہے کیا فرم رہی ہیں آپ اور تو آپ نے ہم کو نہیں بتایا اب وہی آج اب وہیں آپ سے ملاقات کر لیتے
آپ ہم سے کیسے ملاقات کر پاتی ہے آپ تو ہم سے کون سو دور ہیں
ارے تو آپ ہمیں دل سے آواز دیتی تو ہم بالکل کو سو دور کیا آپ کہیں بھی ہو ہم وہاں آجر ر جاتے آپ
یا لا یا لا یا لا کیا خوبصورت بات آپ نےوا
آپ ابھی دہیش ب بات بالکل دل خوش ہو اور آپ باقی اب بھی جان کے بچے آئے ہوئے ہیں ہم نے سنا ہے
ارے اپی جان اور ان کے بچے گئے ہاں وہ آج ہمارے لیے دال باٹی چورمہ بنائیں گی چورم نہیں دال باٹی بنائیں گی تو اس کی تیاری کے لیے ہماری اپی تھوڑا جلدی گھر پ رخصت لے چکی ہے
اچھا اچھا رخصات لے لی اچھا تو ابھی ہم جس جس معاملے معاملات پہ بات کر رہے تھے بات چیت گفگو کر رہے تھے اسی پہ واپس آ جائےیں
بالکل جب نکاح سادگی سے ہوتا ہے تو اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے اور رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں
اور جب جب ہم تبدیلی کرتے ہیں نا جیسے ہم جو بھی بالکل جو بدلاؤ ہم لانا چاہتے ہیں وہ پہلے ہمیں اپنے گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم باہر کے لوگوں کو تو نصیحت دے وہ گھر پہ ہم اپنے گھر میں ہی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں اس لیے ہمیں پہلے جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے تبدیلی اپنے گھر سے ہی شروع کرنی ہوگی موحترما
اچھا چلو ایک بات بتاؤ
اسی کو ہمیں آگے بڑھانے کی اسی جو ہم جو چاہتے ہیں سماج میں بڑھانا اللہ آپ کو کیا کرے بڑھانے کی پڑھانے کی ہمیں کیا دے
ہممتے
ہممت
اچھا چلو ایک بات بتاؤ کہ کیا تو میں نہیں لگتا ہے کہ دہیج کی وجہ سے نکاح جیسی پاک رسم کی روحو کئی کھوتی جا رہی ہے
بالکل بالکل صحیح آپ بالکل بالکل صحیح یہی اصل خوبصورت نکاح کو کو ایک آسان بنانا اور دہیج جیسی برائیوں کو دور رکھنا و اور اسی کی وجہ سے جو تیس جو آپ نے ابھی بتایا وہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے
بالکل جب نکاح کو کاروبار بنا دیا جائے تو اس کا پی پاکیزگی اور برکت دونوں کم ہو جاتی ہے اصل میں نکال تو دودھ دلو تو خاندانوں کا ا اتحاد ہوتا ہے سمجھ
بالکل بالکل بالکل بالکل صحی فرما رہی ہے آپ بالکل ل درست فرمایا آپ نے مگر آج کل لوگ تو ایسے اتحاد کو مالی لین دین سے جوڑ دیتی ہے جو کہ ایک نہایت س اس زنت باتے کیونکہ کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہو کئی بار تو ان کی وجہ سے اپنے آپس کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں
بالکل یہی وجہ ہے کہ کئی بار رشتے شروعات سے ہی بوجھ بن جاتے ہیں لڑکے ی والے دباؤ میں رہتے ہیں اور لڑکے والے توقوعات بڑ بڑھاتے جاتے
بالکل صحب کرما رہی ہیں آپ محترما یہ توقعتی ہی اصل مسئلہ ہے انسان اپنی جو حیثیت ہے حیثیت کو تو بھول جاتا ہے اور خواہ خواہشب کو کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے یہاں اتنا صی ہے اس کے یہاں اتنا رہ جائے تو تو ہمارے اس سے دگنا آنا چاہیے نہیں تو ہماری سماج میں بالکل ناک ا ہو جائے گی
جی یہی خواہش خواہشات لالچ میں تبدیل ہو جاتی ہے دہیج کی وجہ سے محبت کی جگہ مطلب پرست مطلب پرستی آ جاتی
بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ہاں بالکل محترمہ آپ صحیح فرما رہی ہیں کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ قانون کو اس مسئلے میں مسئلے کا حل کر سکتا ہے
قانون تو ایک مدد ایک حد تک مدد کر سکتا مگر اصلی تبدیلی لوگوں کی س سوچ میں آنی چاہیے جب اس کی ذہنیت نہیں بدلے گی تب تک اس کا مسئلہ جو کا
بالکل بالکل بالکل سر آپ صحیح فرما آ ہے اس تو ہم لگوں کو ہی عمل کرنا منی گا لیکن اس کے یہ بھی ایک تعلیم کا بہت بڑا کردار ہے جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ ایسے غلط رواجوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو اسی لیے ہم نے اپنے ب بچوں کو کیا کرنا چاہیے تعلیم اچھی سے اچھی دینی چاہیے
صحی بات ہے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ
بکل ب بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ محترما کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دہیج ماں گھر کے بڑوں کی طرف سے آتی ہے نہ کہ خود لڑکے کی طرف سے
صحیح بات ہے یہ اور یہ ایک کڑبی حقیقت ہے جب لڑک کا خود سادگی چاہتا اور خاندان کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے
بالکل آپ صحیح فرما رہی میں محترما ایسے میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اگر لڑک کا ہمت کرے گا تو پھر کوئی کیسے سے آگے بڑھ جائے گا اگر کوئی ایک فرد بھی ٹ کر کھڑا ہو جائے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے محترما
بالکل بالکل تمہیں کیا لگتا ہے سادہ نکاح واقعی بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
جاں کیوں نہیں یہ دکھاوا ان میں کیکہ یہ دکھاوا نہیں ہوتا ہوتا نا بلکہ سچائی اور کو جو خلوس ہے خلوص ہوتا ہے ایسے رشتے زیادہ مضبوط اور دیر دیر پائیدار ہوتے ہیں یہ دیر تک چلنے والے رشتے ہوتے ہیں محترما
انشاء اللہ آپ کو درست فرما رہی ہے جو رشتے لال لچ اور مالی فائدے پر بنتے ہیں وہ اکثر زیادہ دیر
بالکل بالکل وہاں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بنیادی ہی کمزور ہوتی ہے
تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ سماجی برائی ختم ہو جائے
سب سے پہلے ہمیں خود سے وعدہ کرنا ہوگا کہ دہیز نہیں لیں گے اور نہ ہی دیں گے یہی ہمارا پہلا قدم ہوا م کرما اور اس بار اس پر ہمیں آپ سے گفتگو کر کے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے اور اپنی نجی زندی ضرور شامل کریں
اور سکچ کا ارادہ کر لو تو مشعرہ خود بخود بدل جائے گا اس لیے ہم ایک دوسرے کو سمجھانا نرمی اور حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑ
بالکل بالکل محترما انشاء اللہ ایسے ہی کرنے کے کرنے کے لیے آگے بڑھاائے انشاء اللہ اللہ حافظ بالکل بالکل بالکل محترمہ آپ اپنا بالکل بالکل آپ خریت سے رہیں محترمہ بالکل بالکل